السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بھائی جان آپ ٹھیک ہو
جی بالکل ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو
بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بائی جان
بیبی تو آپ نے کھانا کھا لیا
جی بھائی جان کھانا کھا لیا بس بیٹھے ہیں کچھ سوچ رہا تھا
چلیے بھائی جان تو آپ کیا کر رہے تھے
بس ابھی بیٹھا تھا کچھ سوچ رہا تھا کوئی کسی چیز کی جانکاری لوں کسی سے
ہاں بھائی جان تو آج کے زمانے کو دیکھ کے تو میں نے مطلب کہ آج کل تو آپ پتا ہی ہے کتنے سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ڈرائیونگ پہ ہی بات کر لیتے ہیں لوگوں میں اوئرنیس پھیل جائے گی تو ایکسیڈینٹ تب کہیں نہ کہیں بہت حد تک رک جائیں گے ہے نا بھائی
جی بھائی جان آپ نے بہت بہت اچھا سوال پوچھا
تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈرائیونگ ہماری ڈیلی لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے تو آج کے ٹائم میں لوگ کار بائک اور بس اور ٹر مطلب کہ ٹرک چلا کر سکول آف آفس مارکیٹ اور دوسری جگہوں پر جاتے ہیں ہے نا تو ڈرائی صرف ایک سکل نہیں بلکہ ایک بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے اگر ہم اچھی طرح مطلب کہ اچھی طرح اور رولس فالو کر کے ڈرائیونگ کرے تو ہم اپنے اور دوسروں کی جان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں آج کی بزی لائف میں ڈرائیونگ سے ہمارا بہت ٹائم بچ جاتا ہے اگر کسی کو ایمرج جسی ہو جیسے ہاسپٹل جانا ہو یا کسی ضروری کام کے لیے جلدی پہنچنا ہو تو ڈرائونگ بہت مدد کرتی ہے اس لیے ڈرائونگ سیکھنا ایک اچھی بات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری سیف ڈرائیونگ کرنا ہے تو بھائی میرے میں آپ سے بھی کچھ سنا چاہتا ہوں آپ بھی کچھ فرمائیے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھو بھائی جان ڈریائیوری ہماری زندگی کا امپورٹنٹ ایک حصہ ہے
ہاں بھائی جان
تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان
تو ہمیں گاڑی دھیرے دھیرے چلانی چاہیے کیونکہ دیکھو یہ ساری ذمہ داری اب ڈرائیور پہ ہی ہے کیونکہ آپ کو پت ہی ہے کہ لوگ ریسپانسبلٹی نہیں لیتے ہیں خالی بس ڈائیور پہ ہی سارا قصور چڑھ جاتا ہے پھر اگر کوئی خدا ن خا کوئی ہاتھ ایسا ہو جائے تو پھر سارا کصور ڈیور پہ ہی ہوتا ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان
تو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھو یہ ایک مشینری ہے ہے نا بھائی جان اس کی کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے کبھی بریک لگتی ہے کہ کبھی نہیں لگتی ہے اس پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر گاڑی آ رہی ہے تو ہم سائڈ سے چلیں گے میں نے اکثر د میں نے اکثر دیکھا ہے میں بھی ڈرائیو کرتا ہوں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے راستے مطلب سڑک اگر وہ سڑک سے چلتے ہیں نا تو بیچ میں چلتے پھر وہ ہٹتے ہی نہیں ہیں تو اس پہ دیکھو اس پہ کوئی ڈ مطلب گاڑی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کو سوچ ہمیں سائڈ سے چلنا چاہیے کیونکہ ڈرائیور بچارے کو پھر سارا سارا الزام تو ڈائیور پہ ہی لگ جاتا ہے
ہاں ہاں بائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں میں چاہتا ہوں کہ ڈرائیور کو بھی چاہیے وہ سیف ڈرائیونگ کری تو اس سے اس کی بھی جان بچائے گی دوسروں کی بھی جان بچائے گی تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیف ڈرائیونگ کیا ہوتی ہے تو ہم کسے کیاتے ہیں سیف ڈرائیونگ سیف ڈرائیونگ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ٹریفک رولس فالو کرے اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھے سیٹ بیلٹ ضرور لگائیے اور بائک چلاتے وقت ہیللمٹ پہنےیں ڈرائیونگ کا مطلب کہ کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون سے دور رکھے دور رہے اس کو اس کی ڈرائیونگ کا مطلب کہ ڈرائیونگ کے دوران اس کا یوز نہ کرے کیونکہ اس سے فوکس ڈل جاتا ہے ہم فون چلاتے ہیں اسی پہ نظر رکھتے ہیں تو آگے ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں کیونکہ صرف ایک چھوٹی سی لاپرواہی بھی بڑی ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتی ہے تو روڈ پر ہمی ش دوسرے ڈائیورس اور پیسینجرس اور بی چلنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے زیبرا کراسنگ پر لوگوں کو پہلے روڈ کراس کرنا کرنے دینا چاہیے بچوں کو روڈ کراس کرنے دینا چاہی سکول جہاں پہ سکول ہو تو ہمیں انڈیکیٹر اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور لین میں ڈسپلین فالو کرنا چاہیے اوورٹیکنگ زیادہ نہیں کرنی چاہیے چاہے جب کبھی ایمرجنسی ہو تبھی کبھی کبار ہم اوورٹیکنگ بھی کر سکتے لیکن ہمیں یہ اس کو ہر ٹائم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اوورٹیکنگ بہت ہی ساری ڈینجرس ہے ہمارے لیے تو اس اس طرح روڈ پر مطلب کہ سب کے لیے سیفٹی اور انی ہوتی ہے ڈرائیونگ کے دوران غصہ یا جلدی مطلب کہ غصہ جلدی دکھانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا کبھی کبھار ٹریفک زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اس صبر کا کام سب سے کام لینا چاہیے جلدی ملک کرنے والا کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کے چانسز بھی بڑھ جاتے تو اس لیے ہمیں ہمیشہ آرام سے اور سوچ سمجھ کر گاڑی چلانی چاہیے آپ کو کیا آپ کو کیا لگتا ہے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا بولا توم میرے میرے حساب سے سرکار کو بھی جو جہاں پہ سکول ہوتے ہیں نا کئی سڑک پہ سکول ہوتے ہیں وہاں پر اسپیڈ بریکر اسیڈ بریکر لگنی چاہیے کیونکہ دیکھو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دیکھو کبھی وہ بھی ان کے پاس اتنا دماغ بھی نہیں ہوتا ہے وہ ایسے ہی گاس کر جاتے ہیں
ہاں بھائی جان
ڈرائیور پھر گاڑی اگر چلتی ہوگی تو پھر وہاں پہ وہاں پر اسپیڈ بریکر کا استعمال ہونا چاہیے ہے نا بھائی جان
ہاں بھجم بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے
تو ڈرائیور کو بھی سوچنا چاہے کہ میں آرام سے گاڑی چلاؤں گا غصہ نہیں دکھاؤں گا سیٹ بیلٹ کا استعمال کروں گا ٹریفک رولس کا استعمال کروں گا تو کا ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات کی آپ نے تو اسی کے ساتھ ساتھ گاڑی چلانے سے پہلے ہمیں جو آپ نے کہا تھا اور اس کی کنڈیشن بھی چیک کرنی چاہیے کیونکہ کبھی کبھار بریک فیل ہو جاتے ہیں پہلے ک ٹائیر پنچر ہو جاتا ہے یا لائٹس کام نہیں کرتی تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ہمیں مہینے میں ایک بار ایک دفہ یہ چیک کرنا چاہے کہ گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے بریکس مطلب کہ بریکس کو چیک کرنا چاہے ٹائرس کو چیک کرنا چاہے لائٹس اور میررس ٹھیک ہونے ٹھیک ہونے چاہے تو اس کو چیک کرنا چاہیے اگر مان کی گاڑی کی سروسنگ ٹائم پر نہ ہو تو سفر پہ زیادہ سیف ہم نہیں ہوتے تو اگر وقت پر اس کچا کا پکن ہو تو ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں سفر
جی جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کیا یہ یہ یہ ہمیں ہی ہمیں ہی ہمیں یہی سوچ ہمیں ہی یہ سوچ ہیں کہ ہمیں اگر گاڑی اگر ہمارے پاس گاڑی ہے ہم گاڑی کا اس استعمال کر رہے ہیں تو ہ مہینے میں مہینے میں ہم ایک بار گاڑی کا چپک کرائے ہیں اس کا اس کا ٹائر ٹھیک ہے اس کا بریک ٹھیک ہے یہ کلچ کام کر رہا ہے انجن ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لیے ہی بیٹھر ہے ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ڈرنک ڈرائیونگ آپ کو تو پتہ ہی ہے آج آج کل بہت ہی زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ٹرک والے یا جو مطلب کہ امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے وہ شراب پی کے گاڑی چلاتے ہیں کبھی کبھار ہم جیسے لوگ بھی مڈل کلاس تو آپ کو کیا کہنا کیا ہے اس پہ جو شراب پی کے گاڑی چلاتے ہیں
جی بھائی جان ان کے لیے قانونی کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ دیکھو جو جو شراب پیتے ہیں پھر اس کو پتا ہی نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو کا دیکھو اس کا دماغ ہی کوئی کوئی اور ہوتا ہے تو یہ میرے حساب سے یہ غلط بات اس کے لیے کوئی قانونی کاروائی ہونی چاہیے ہے نا بھائی جان دیکھو جو ٹرافک جو ٹرافک والے ہوتے ہیں جو پولیس والے ہوتے ہیں سڑک پہ جو جو ناکہ لگات ہیں ان کو ان کو ان کو چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ ٹرک ٹرک ڈرائیور کی تلاشی کے کرے گاڑی کی تلاشی کرے ہے نا بھائی جان سخت سخت قانون ہونا چاہیے ہے نا
ہاں بھائی جان تو اور ایک سوال تھا میرے من میں تو مطلب کہ لوگ اپنے مطلب کہ پیرنٹ جو ہوتے ہیں بہت سارے وہ مائنر اپنے بچوں کو جو مائنر ہوتے ہیں ان کو گاڑیاں بائک دیتے ہیں تو مانلو کہ ان کو کیا کرنےنی چاہیے اس پہ کیا آپ کی رائے ہے
ہاں جی جی بالکل ج جی بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھو جو چھوٹے جو یہ مائنر بچے ہوتے ہیں ایٹین سے نیچے ہوتے ہیں جو گھر والے ان کو گاڑیاں دیتے ہیں میرے حساب سے ان کے گھر والوں کو کیس ہونا چاہیے ان پہ ہی کیس ہونا چاہیے کیوں دیتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو ا گاڑی دیکھو ان کا گھر دیکھو بھائی جان ان کا گرم خون ہوتا ہے ہے نا بھائی جو جو ٹین ایج ہوتے اس میں گرم خون ہوتا ہے ہے نا بھائی جان یہ دیکھتے یہ دیکھتے ہی نہیں ہے سڑک پھر کون چل رہا ہے نہیں کون نہیں چل رہا ہے بس ایسی گاڑی چلاتی ہے جیسے اوپر اللہ ہے نیچے یہ ہے بس ان کے لیے کچھ قانونی کاروائی ہونی چاہیے ان کے گھر والوں کے لیے
ہاں بھائی جان تو جو آپ نے کہا مائنرس ہم مان لا کہ مائنرس کیا ہوتے ہیں کہان ہماری گورنمنٹ نے ایک ایج مکمل کی ہے کہ اگر اس سے مطلب کہ زیادہ کی عمر کے لوگ ہوں تو وہ گاڑی کے لیے اللیجبل ہے لائسنس کے لیے ایلیجبل ہے تو اس سے نیچے جو لوگ آتے ہیں وہ مائنرس کہلاتے ہیں جو وہ ایج ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے اٹھارہ رکھی ہے تو ایٹین جسے ہم کہتے ہیں ڈرائیونگ کے ب اور اسی کے ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ حلانکہ ڈرائیونگ کے بہت سے فائدے ہیں اس سے ہمیں مطلب کہ آزادی ملتی ہے ٹائم بچ جاتا ہے اور ہمیں اپنے ملا کی منزل تک پہنچنے پہنچنے کے لیے بہت ہی آسانی ہوتی ہے اور مطلب کہ ہم کمفرٹیبلی کے ساتھ مطلب کہ ہم اور ہماری جی بھی بچاتی ہے لیکن اگر ڈ ڈرائیونگ کیئرلیس طریقے سے مطلب کہ کی جائے تو ایکسیڈنٹس انجریز اور کبھی کبھی جان بھی جا سکتی ہے اور جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے کبھی بار اس لیے ہر ڈرائیور کو ذمہ داری اور سوچ سمجھ داری کے ساتھ ہی ڈرائیونگ کرنی چاہیے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈرائیونگ ایک امانت اور ذمہ داری ہے ہمیں ہمیشہ ٹریفک رولس فالو کرنی چاہیے سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا یوز کرنا چاہے موبائل فون سے بسنا چ ہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جب ہم سیف ڈرائیونگ کرتے ہیں تو صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی فیملی فرینڈز اور سوسائٹی بھی کی حفاظت کر تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لاسٹ میں
جی باجان آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ان شاء اللہ ہم اس پہ عمل کریں گے میں گاڑی دھیرے چلاؤں گا اپنے دوستوں کو بھی بولوں گا گاڑی دھیرے چلاؤ قانون کا قانون کی رسپیکٹ کرو ہے نا بھائی جان ٹریفک رولز فالو کرو انشاء اللہ میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا
ہاں بھائی جان
انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی
ہاں بھائی جان تو آپ سے بات کر کہ بہت ہی اچھا لگا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات سنی آپ نے اپنی بات سنائی تو آگے بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا
جی بھائی جان تھینک یو